السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام اور ب ہاں بھائی جن سب کھریے تھے آپ نے بتائیے
ہمارا بھی کھیل گئے تھے بھائی جان ابو امیر جان کیسے
سب کھریے تھے بھائی جن آپ اا بتائی نا آپ کے امی ابو جن سب کیسے ہیں
سب خیریت ہے
کھانا وانا کھا لیا چلیے کیا کیا کھائے ہیں
بھائی جان آج تو ہم شام کو بنا تھا یہی روٹی روٹی بنی تھی اور آلو کی سبزی
چلیے
ہاں بتائیے بھائی جان کیا کیا کھایا ہے
ہم تو یہیں چاول اور میٹ کھائے ہیں چکن
اچھی بات ہے بھائی جان کبھی ہمیں بھلاائیے دعوت سے
اور دے اور پھائی کیسے چل رہا ہے بھائی جن
س بڑھیا چلے بھائی
سب بڑھیا چل رہا ہے ویسے آپ کھانا بنا لیتے ہیں بھائی جان
سوائم بنا
کیا کیا بناتے ہیں
سب بناالتے ہیں جیسے کہ دال چاول ہو ہو گیا چکن بھی بنا لیتے ہیں روٹی بنا لیتے ہیں بھنڈی کی سبزی اور جتنا بھی ہوتا ہے سب بنا لیتے ہیں
چلیے اچھی بات ہے بھائی ہمیں بھی آ جتا ہے
ر جان آپ
کیا ہم بھی چکن بھی بنا لیتے ہیں مچھلی انڈا آملیٹ املیٹ سب بنا لیتے ہیں
اچھی بات ہے بھ اور بتائیے صاحب کھائی گھومنے جانے کا پلان ہے
ہاں ہاں بھائی سوچ رہے ہیں کہ کشمیر سے گھوم کے آل جائے کشمیر یا منالی سے
ہم بھی کہیں سوچ رہے تھے بھائی جان چلنے کے لیے
کیا بھائی جن
ہم بھی سوچ رہے تھے کہیں گھومنے چلنے کے لیے بھائی جان چلیے گا چلتے چلیے کبھی سات پ مزہ آئے گا
ہاں ٹھیک ہے سوچ رہے ہیں کہ یہیں پڑھائی ختم ہو جائے گا نا تو چلیں گے گھومنے
ہم بھی وہی سوچ رہے تھے بھائی اچھی بات ہے ساتھ میں چلا جائے گا اور سب بڑھیا یہاں کا موسم تو آج تھوڑا بارش جسا لگ رہا ہے بھائی جان کم چانس سے تھوڑا کہ بارش ہوگا چاند بکھ رہا ہے آسمان تھوڑا صاف ہے
ہمارے بھی ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بہ رہی ہے کافی اچھا لگ رہا ہے لگ رہا ہے کہ بارش ہو ہوگی
پت ہے بھائی جان ہم کو سب سے اچھا لگتا ہے کہ ایک دم رات کو بارہ یا ایک بجے کہیں پہ بیٹھے ہوئے کیلے میں سب اچھا لگتا تا ہے ایک دم اکیلے میں بیٹھ کر
ہ کافی شانتی ہوتی ہے اس وقت
جی بھائی جان ہم کو اکیلے میں بیٹھ کر کچھ سوچنا یا گھومنا پھرنا اچھا لگتا ہے اکیلے میں
صحی کچھ پودےودے لگائے ہیں کہ نہیں
پودے تو لگایا بھائی جان
ایسے کون کون سے پودے لگائے ہیں
ہمارے ہمارے ہم لگائے ہے لیچی کا بھی لگایا ہے آم کا بھی لگایا ہے کاٹل کا بھی لگایا اور بھی کافی سارے ہیں اور پھول میں بھی ہم پھول کا کافی سارے کافی طرح کے پھول ر جیسے کہ گلاب کا پھول ہو گیا اور ایلو ویرا کا بھی پودا ہے ہمارے پاس
چلیے اچھی بات ہے
آپ کیا کیا لگا ہیں
ہم تو لگائے ہیں آم کا لچی کا ہے کٹہر کا کا ہے کٹل کا بھی لگائے ہیں اور کیلے کا لگائے ہیں امرود کا لگائے ہیں سہجن کا لگائے ہیں
اچھی بات ہے بھائی جان لگانا چاہیے
نیم کا بھی ہے یہ سب ہے پھول میں بھی ایلو ویرا ہے کنل کا پھول ہے اڑہول کا بھی پھول ہے کنیر کا پھول یہ سب لگائے ہیں
اچھی بات ہے بھائی جان ہم بھی لگایا اب بھی لگایا بڑھیا بات ہے سب کسی کو لگانا چاہیے
چلیے اور بتائیے نا پڑھائی لکھائی کیسے چل رہا ہے بھائی جان چلیے اور بتائی نا آپ کو مطلب سب سے اچھا اچھا وسے کون سا لگتا ہے پڑھنا
ہم کو تو سب سے اچھا وشے تو انگلش ہی لگتا ہے بھائی جان
انگلش
ا
چلیے بہت سچھی بات ہے
اچھا لگتا ہے بھائی ار
چلی اور بھی توی نا مطلب آپ سائیکل م چلا لیتے ہیں
جی بھائی جان آپ سےلتے ہیں اچھا یہ ٹھیک ہے بھائی جانپ کبھی کج چلا ہے
نہیں بھائی جان ہم ابھی تک چلائے ہی نہیں ہمارے
اور سوچے بھائی جان کبھی چلانے کے لیے سیکھنے کے لیے ہم بھی نہیں چلاتے لیکن سوچے گا بھی سیکھنے کے لیے
ہ بھائی جن ہمارے پاس ہمارے ہم لوگوں کے پاس رہتے تھا ہم خود سیکھ لیتے چلانا
سیکھیں گ چلائیں گے خود کا جب ہوگا تو اپنے محنت کر
اور بتائی نا آم لیچی کا سیزن چل رہا ہے تو کھا رہے ہیں کہ نہیں
ای لی چ اچھا ہے بہت مزہ آ گیا کھانے میں آپ بتائیے آپ کھا رہے کہ نہیں
ہم تو خوب بھر بھر کے کھا رہے ہیں
کائی ہے بھائی جان سال میں ایک بار یہ سیزن آ ہاں
اور بتائی نا آپ کے آپ کے یہاں یہ سب ہوتا ہے کھاجہ ووجا
جی بھائی جان ہوتا ہے آپ کیا تھا ہے
ہاں ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے لیکن لوگ اتنا کھاتے نہیں ہیں نہ کاٹتے ہیں
جی بھائی جان پت ہے ہمارے ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ کوئی کاٹنے والا نہیں ہوتا ہے نہیں تو اگر ہم لوگ کو آتا ہے نا بھائی جان تو ہم خود کاٹ لیتے جا کر
سئی کر رہے م
تو کھانے کا تو سب کو من کرتا ہے آپ کو بھی کرتا ہے ب ج سوچ سوچ رہ ایک دن ہم اپنے بھائی سب کے ساتھ جائے
بھائی جان لو کے ساتھ ہاں صحی سوچ رہے ہیں جائیے گا تو ہمیں بھی کہیے گا
ضرور آپ کو بھی کہیں گے چلیے گا
اور بتائی نا ادھر بارش ہوئی تھی کل تم آپ کے یہاں بھی بجلی کٹا تھا کا
جی بھائییا
تک بجلی کٹا تھا
کل کٹا تو تھا پھر آیا لیکن بہت دیر بعد آیا
ہ سی کہ رہے ہیں بہت دیر بال ہےا
لیکن ایک بات تو اگر لائٹ نہیں رہے گا نا تو بہت دقت ہوگا کسیے کسی چیز کے لیے
چلیے اور بتائیے نا آپ کو شعری پسند ہے شعری کا شوق
یہ بھائی جان پسند تو ہے لیکن ہم کو آتا نہیں یہ بھ جان
ہاں بھائی جان صرف سنتے ہیں
ہاں ہاں بھی ستے اب دیکھ اور سن کر یاد تھوڑی نہا کر سکتے پ مطلب بہت کم ہوتا ہے جو یاد آ جائے
اں اچھا چلیے پینٹنگ وینٹنگ کا شوق ہے بھائی جناب
نہیں رائے جان
ہم سنے ہیں کہ آپ کافی زیادہ گانا سنتے ہیں
بہت زیادہ بھائی جان ہم کو لگتا ہے نا ہم جتنا مطلب گانا سنتے ہیں نا جتنی طرح کا اتنا کوئی نہیں سنتا ہوگا ہم کو ایسا لگتا ہے
ہاں وہی تو مطلب آپ کو سب سے اچھا گانا کس کا لگتا ہے
بہت سارے سگر رہائے گ بتانے بیٹھیں گے تو دن سے رات ہو جائے گا رات سے دن ہو جائے گا
چلیے کوئی بات نہیں اور بتائیے نا ا گھر ار ا بنا رہے ہیں کہ نہیں مطلب گھر و کا پینٹ پلاسٹر ہو رہا ہے کہ نہیں
ابھی نہیں بھائی جان لیکن ہونے والا ہے بہت جلد
کے لیے
تھوڑی محنت جاری ہے بہت جلد
چلیے آپ کے مطلب ستی آم کسی سیزن تو چل رہا ہے چا تو لگائی ہوگئی امیزا
جی بھائی انندہ کہاں رہ
یہ کون کون سچار لگا ہے
آم کا لگا ہے اور نیمبو کا بھی لگا ہے اور
اچھی بات ہے ہمیں بھی کبھی بھی کھلائیے
ضرور بھائی ان آئیے کبھی کھلاتے ہیں
رور ضرور آئیں گے آ
آپ بتائیے نا بھائی جان آپ کے گھر میں کس کس چیز کا آچار لگا ہے
ہمارے یہاں وہ آم کا اچار لگائیے اولا کا اچار لگائیے اور ایک مرچی کا اچار لگائیے اور شملا مرچ کچا کھائے ہیں
جی بھائی ہے نا ہمارے ساتھ وہی لگا ہے
نیمبو کا بھی چلیے یہی سب آچار لگا ہے لیکن اتنا کھاتے نہیں ہے ہم جب سب ج ہمیں کاں چار کاتے ہیں
جی بھائی صحیح بات بولے ہم بھی زیادہ آم کا ہی کھاتے ہیں کیکہ ہشہ کیکہ ہمیشہ سے شروع سے ہی آم ہی کا کھاتے ہیں اسی لیے زیادہ ہمیں پسند ہے
چلیے ہمیں بھی سب سے اچھا وہی لگتا اور بتائیے نا آپ کو کھیل میں کون کون سا کھیل پسند ہے
کافی طرح کر پسند جان
ج
جیسے کہ ہکی ہو گیا میں کیا بولتا کبڈی ہو اور بھی کافی طرح سے ہیں اور ابھی کھیلتے نہیں ہیں زیادہ
ہاں بھائی جان سب کوئی اب کوئی پہلے لکھا کھیلتا نہیں سب لوگ اب فھنے میں بھی است
فون میں وست کو یا پھر کوئی اب اپنے پرفسنل کام لائف پہ فوکس
ہاں بھائی سب اپنے اپنے کام پر دھیان دیتے ہیں
جی
چلیے اچھی بات ہے ب اور آپ امی جان ابو جان کیسے ہیں آپ کے
س بڑھیا ہے بھائی بہن آپ بتائیے آپ کی پ ہمنی جانکاری صحیح
چلیے چلیے بھائی جان آپ سے باتیں کر کے کافی اچھی لگی
چ لگا بائی جان
اللہ حافظ بھائی جان
اللہ ح